ہلو ہاں بولیے جے
بولیے اسلام جی
سب ٹھ ہے وہاں بتائیے
سب ٹھیک ہے
ہوں
کیا کر رہے ہیں
اچھنا بیٹھا بیٹھی
آ کل بیھا بیٹھی چل رہا ہے نا
ہوں
ہمم ہمم ہم آپ سب خیریت ہے
ہوں سب کر ٹھیک ہ ٹھااک ہے
ابو کہے تھے بازار جالا دیکھے بازاروں نہیں جا پائے
ا ہم تو گئے تھ
د تھے
ہ وہی سبزی وبزی خریدنا ہے
او
ہمم
اور کا کا سب بھنڈی کے کیا ریٹ تھا
بیس روپیئے بیس پندرہ
بیس پندرہ
ہمم
آؤ کا چڑھل تھا
وہ ہے نہیں ہے بہت اچھی تھا
شام کے ہم لٹ لیٹ ہویا تو لیٹ سو جائے کے نا
ہمم
ختم ہو گئی تھا چالیس روپئے کلو بک رہا ہے
او آ سبزی میں کیا چڑھل تھا
ہ وہی بھنڈی تھا کٹیا میں ٹماٹا کڈری
ہمم
ہمم
کہاں آپ کا سبزی خریدیں
ہم یہ بھی گے ٹماٹر آلو پیاز مرچا
پیاز کی کیا ریٹ ہے
پیا جو ہے پچیس تیس چالیس
ا ارے دیکھیے گہم ہم کو بیچنا تھا اسلام بھی
کتلا بیچنا ہے
بیچنا ہے تین کئنٹل کیسے ہے ابھی ریٹ
ارے بنیا تو ہے تیئیس سڑھے تیئیس لے رہا ہے لیکن کھائے والا لے لگا ہے چوبیس پچیس
کت ساڑھے چوبیس سن رہے ہیں ہم لوگ طف چوبیس کے کچھ تھا تو بیچتے ہیں گھن لگل تھا تو لگ رہا تھا لگل نہیں تھا
ہ توب لے گ لے گا کھائے وا لے لے گا پچیس
پچیس روپئے لے لے گا نا
جی
تھ رااک اس کوئی فائدہ نہیں ہے
نہ
اس لیے کہ اب برسات آگ تو گھون وون جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہو گا بیچے دیں گے یہ وہ کہ رہا تھا تو کہا چوبیس کے ت ٹھیک ہےا باؤ کو وپار کہا سڑھے چوبیس تو سا چڑھا رہا تھا کہ تو
نہ ہی گہوم کے اب یہ برسات سیزن ا لاسٹ کر رہا ہے تو
مط حساب سے
کتنا ہے کہ سیزنے میں نہ بٹ جاتتا ہے سب گیہم کھائے با جتا ہے کسانوں بیچ دیتا ہے
اور مکئی کا ریٹ ہے
ن گائی کی تو ریٹ بڑھ گیا جی ختراہی کے بیچے تھھی اکیس روپے لے جاھی
اکیس روپئے لے رہا ہے
ہوں
کون چیز کھیتی کری تو ایک آدھ مہینہ دھ لیجیے اس کو گان گان گہوم کئی کے من کی کھیتی کریے ت ایکال مہینہ ایک دو مہینہ ٹائم دیکھ لیجیے آرام سے دھو کے گھر رکھ لیجیے ا بعد بیچے
لائن ان کے لیکن بڑا استتی خراب ہے دیکے ادھر لائن کاٹ دیا ہے ایک
ہاں ہم لوگ تو ابھی لائن نہیں ہے کٹل ہے
ا ایریا میں لائن ہے ہمرے ایریا میں کٹل ہے
ہوں
لائن دیتا ابھی لائن کی ضروری تھا
ہوں ار دین کنا دن کے گھنٹا گھنٹیتی دتا کوئی دقت نہیں تھا لیکن شام ک جو جب ڈوبتے رہتا پھر صبح کٹتا نا تو وہ ٹھیک رہتا ہے
ہوں
ا سڑ رتیے میں کاٹتا ہے ا دنواات کم رسی دیتا ہے ٹھیک
موسمئیسا نا کہ لیے آ جی
موسم یہ پانی والا موسم نے کیا تھا
لیکن در
دن بھر گھاما ا کہ بول رہے ہیں کہ بہت گرمی
بارش نہیں ہو رہا ہے لٹک جا رہا ہے لیکن گر نہیں رہا ہے
ہوں دیکھیے اب ان شاء اللہ کم چانس ہے بارش ہوا
اچا
جی
بارش ہونے والا سمے میں ہو نہیں رہا ہے
ہاں
ہاں
ہ ابھی تو پانی کی ضرورت تھا جو
پانی کی تو ابھیضوری تھا
ہ پپ سے کتنا دام ہو پائے گا یہگو کییاری میں کریے تو تب تک لجت وائیے اور آم سوکھ جائے گا
ہوگا نہیں بارش وہ بائی کیس سے ہوگا
دیکھیں گے آد بکھا روپیں گے دھات میں کس بیسی نہیں
تو موٹر چلا کے روکیے گا تھا
ہاں موٹا جیس ہے ایک بیگھہ سے زیادہ نہیں رپے گے پانی گرے گا تو اب ایک بیگھا سے بی ہے جو نہیں ہے تو کہاں سے روپیں گے ا بٹیا تسو نہیں کرتے ہیں
ٹھ کرتے ہیں ا سب میں کا بچ
کما کے دییے کھیت ولاا کے کتنا بڑھیا کر کے دیجیے گا تب وہ کہے گ کہ ایسے ہے تو ویسے ہے
اس سے اچھا ہے کیا اپنے میں جو ہے اتنے کیجیے
ہاں
ڈرائیوریگ لائسنس بنوانا سوچ رہے تھ سوچے ہیں گاڑی لائن میں جائیں گے کیا کریں گے
یہ یہ تو بڑھیا ہے
کا فور لائن وغیرہ ہو گیا ایک دم ہائیوا گاڑی سیکھیں گے
ہاں
ہائیبا گاڑی ہی چلائیں گے بسو اٹھارہ بیس بائیس کا اٹھارہ بیس ہزار اٹھارا بیس ہزار روپیہ دے گا تیل میں بچوے کرے گا کچھ ایکگ بھائی جان صاحب کہے ہیں
اچ سا ہوں ٹھیک ہے وہ
وہی ٹھیک رہے گا نا
ہوں
اپ بھی آپ سب سب خیریت ہے
ہوں
ہوں
اور کوچ ہی تو بول رہے تھے جی
بول رہے تھے کہ آپ بھی سیکھیے کہ ن کا کھیتی باڑی میں لگا
چلیں گے ہم بھی پہلے گھسیے نا
ہاں ہم گھستے ہیں لائسنس بنوا لیج ے گا پہلے نارمل بنائیے اس پہلے نارمل بنا لیتے ہیں
بند جائے گا ترنت
ہوں نارمل پہلے بنے گا اس کے بار ہیوی بنے گا
ہاں
ابھی بننے میں ٹائم لگتا ہے
ہاں
ایک بار بن جائے گا تو پھر کوئی دقت نہیں
ہوں
کہ اسی کو آگے رینول ہوتے رہتا ہے دس سال میں
ہاں
دس سال میں تو کچھ ہو جائے گا
ہوں
وہ تو یہ رہے ہیں سیکھیں گے چلائیں گے پھر وہ نکال لیں گے اپنا جب بھر اھر کوئی
ہوں ہوں
اچھا لائیں گے
ہاں
ا برساتی کہ لگا رہے ہیں سبزی
وہی آج گئے تھے مارکیٹ تو کھیرا کے دانہ لیے ہیں
ہوں
ہوں
ہرا کے دانہ لیے ہیں کون ہائیبریڈ ہے ریسرچ کے
اس چرچے میں لیے ہا اھی کے پرساد واللا
اچھا پرساد کے ہے
ہوں ہ
بڑھیا ہوتا ہے نا پائدہ
ہاں
پلے گ ایک نمبر
ہ
چلاؤ ولا کا بان لگاائی یہ کہنا
اتنا ہم لوگ کا کھیت ن نا
اگو کہہ رہے تھے کہ دھو لگاؤ اسی کو کھیتی کرو کیلا کی کھیتی کرو
یہ بھی تو سب سے بڑھیا کھیتی ہے
پی ل تگا
کیرلا ہو گیا عم ہو گیا ارود ہو گیا
پپیتا کے سوچ رہے تھے لگانا
ہاں پپیتا بھی سب سے م بہت بڑھیا کھیتی ہے اس
ارے تو سیلنگے کا بڑا دقت رہتا ہے ہم لوگ دیہات چھیر سے ن ہے یہ شہر چھیتر میں رہتے نا تو پٹااک سے بیچا جاتا ہے بیچنگ والا سمسیا ہے بڑا خراب
ہاں دیہات ولا کے تو تھوڑا سا اھی رہتا ہے کہ مارکیٹ میں لے کے جائیے
ہوں
اب وہ ٹائم سے لے کے پہنچی ہے تبھی وپاروں
لے کے جائے گا م توب پھنسے والا سمسیا ہو جائے گا
ہاں
یہ گھروا بھی تھا زمین تو سوچ رہے تھے وہ کہ رہا تھا لےے ل نہیں بیچے ل نہیں بڑا سا مہنگا کر رہا ہے
کیسے بتانا آپ
تو بھائی جان سے بات کی ہیں پیسہ لے گا
ہوں
تو ارے دیکھیے نا کانٹا میں کہ رہا تھا دو لاکھ کٹھا بتائیے تو گاؤں دیہات میں دو لاکھ کے کٹ دو لاکھ روپئے کاٹھاکا ہوں کیا کیجیے گا تب آدمی بڑھ نہ رہا لیکن زمین میں تو نہیں ن بڑھ رہا ہاں
ہوں
کیا کرل جائے گا لیکن گھر بھی سٹ رہا ہے ہماری ہے تو رکھنا ہی ہے
ہاں بات توی ہے گھر بی کے چیزیں ایک بار وہ تو شروع میں لگبے کرتا ہے اھی خریدے گھریی
ہوں خدا جگ
لیکن بعد میں وہ ہے کہ سال کھ سونا ہو جائے گا
ہوں
ہوں
دیکھیں گے چاچا جن سے بھی ایگ بات کیے ہیں چاچا جن کہ ہے کہ دیں گے پیسہ رکھ لیجے
ہاں ٹیک ہے لے لیجیے کا کھا ہےاں
ہے تین کھا
لے لیچے
رقم زیادہ نہ ہو جا رہا ہے سمجھی تو کیسے ہوگا ہے کا تنی منی دیجیے گا
دیں گے مدد کریں گے جب بنے گا س کریں گے
ہاں پھر مدد کریں گے ہم کہیو کچھ کیجیے گا تو ابھی گھر بسٹ رہ ہے تو اس کو رکھنا بہت ضروری ہے
ہاں ہاں رکھیے جو بنے گا س دیں گے
اور رکھ لیں گے جب آپ ہیلپ کرنے ل تیار ہیں تو کے نہیں لکھیں گے اس کو رکھ لیں گے زمین میں
ٹھیک رہے گا
ٹھیک رہے گا کا
ہوں
فھلیین بس مہگا زمین ہے کہ
مہنگا ہے یہ ہے تو کی وہ تو باری ہے تو دو لاکھ روپئے ٹھیک دے رہا ہے کہ یار ہی ہم لوگ کا ایک لاکھ بک رہا ہے پانچ چو پسہ پانچ چھ فٹ گڈھا
تو وہ حساب سے ہمارا ٹیک دیتے رہا ہے
ٹھیک ہے
دیکھتے ہیں ابو سے امی سے بات کرتے ہیں کہیں گے کہ جووروا رکھ دیجیے بینکاک میں کچھ پیسہ ہو جائے گا کچھ گھٹے گا تو لگا کے انہیں انیں سے لے لیں گے کچھ آپ بھی مدد کرے لا کہیے رہے ہیں
ہاں ہم تو بول ہی رہے ہیں کہ یہ بنے گا دیں گے
ہوں لے لیں گے امیں ہو سکتا ہے کہ کچھ کھولیں گے پولٹری وولٹری
ہاں ٹھیک رہے گا ارے ہمو سوچ رہے تھے جی